ہلو السلام علیکم
السام علیکم بھائی جان کیا حال چال ہے
بس ٹھیک آپ سنایں آپ کہاں سے
شکر الحمد للہ میں جموں سے ہوں
اچھا کون سی جگہ جموں سے
جموں میں چھننی ہمت
اچھا اچھا کیا حال ہے وہاں موسم کا
ہوں موسم تو ابھی تو ٹھیک ہے ابھی تھوڑے بادل سے ہیں ویسے تو گرمی تو ہے یہاں پہ
کام شام کیا کرتے ہیں
کا شام وغیرہ پراپرٹی کے ساتھ
بہت اچھی بات پراپرٹی کا بزنس بھی ویسے چرنوں پر ہے مگر بزنس میں آج کل پیسہ لوگوں کے پاس ہے نہیں
بہت کام ہو رہا ہے ابھی تو بہت ٹائم سے نا جب سے تھوڑے سے حالات ٹھیک ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ سے پراپرٹی میں تھوڑا سا کام بہت کم ہو گیا
ٹھیک اچھا اور پھر کام بہت مندر سے چلتا ہوگا
آج سمجھو کہ دو تین مہینے میں کہیں ایک پلاٹ نکلتا ہے ایسے ایسے ہی کر کے کام چلتا چل رہا ہے
گھر روزی روٹی چلتا ہے ٹھیک سے
ہاں روزی روٹی چلتی تھی شکر الحمد اللہ اللہ کا فضل
بچے کیا کرتے ہیں
بچے ابھی چھوٹے ہیں پٹ رہے ہیں بیٹا سکسھ میں ہے بی تری سیکنڈ میں
بیٹا بیٹا بڑا ہے
ہاں بیٹا بڑا ہے
ہاں ان کی بس پرورش اچھے سے کرو صحی تربیت کرو پڑھائی لکھائی میں دھیان ان کاا کراؤ
آج کے ماحول کے حساب سے تو تربیت بہت ضروری ہے
ان کا فیوچر بنائے رکھو
دوریا دوریا
وہی سب سے اچھی بات ہے ان کا فیوچر اچھا ہے تو دنیا اچھی ہے ان کی زندگی اچھی ہے ہ اور کیا حال چال ہیں
بس حال چال ٹھیک ہے فی الحال
باقی سب کیا چل رہا ہے
اور وہاں کا کیا حالات ہے موسم کیسے
موسم یہاں تو بہت گرم ہے بیچ میں بارش کا امکان تھا لیکن نہیں گری پروڈکشن بھی تھی موسمی عتی محکمہ کی لیکن موسم پھر بھی تیز ہی چلتا رہتا ہے گرمی کی طرف
وہاں تو موسم ٹھیک ہے آپ کے وہاں گرمی کیسے
نہیں یہاں تو آج کل تینتیس ڈگری سے بھی زیادہ مجھے لگ رہا ہے
پینتیس
ہاں یہاں کشمیر میں گرمی چینتیس سے زیادہ بڑھ گئی تو پھر بہت ہاہاکار مچ جاتا ہے
اور دوسری جانب بچوں کی چھٹیاں بھی اب ختم ہونے جا رہی ہے
اچھا چھٹیاں تو بائیس کو ختم ہے ہمارے یہاں
ہاں یااں تو بیس کو ہی ختم ہے اس کے
نہیں یہاں بائیس کو رکھی انہوں نے تو یہاں موسم تو ویسے یہی ٹیمپریچر ہے چھتیس سینتیس سے آج مگر یہاں پہ ہیومڈٹی زیادہ ہے
مجھے لگتا ہے چھٹی کے بعد اگر موسم ایسا ہی رہا تھا شاید سرکارنگ ٹائم
ایکسین ایکسٹینڈ کرے گی چھٹی شاید جموں میں تو ایکسٹینڈ کرے گی
جو وہاں ایکسن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ گرمی ہو ہے
بہت بہت ب بہت یہ ہیمیڈیٹی پریشان کرتی ہے یہاں پہ بہت
ہ ہ ہ یہاں یہاں بہت زیادہ گرمی ہے اور ساون کا مہینہ بھی چل رہا ہے اس میں فروٹ ووٹ کا پک پکنے اور دان دان کی فصل کا بھی پکنے کا موسم ہوتا ہے
ٹائم ہوتا ہے
ہ اس لیے اور کیا چل رہا ہے وہاں پہ وہاں تو باہر نکلنا ہی انسان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ اچھی گرمی
دل نہیں کرتا کبھی مجبوری پہ کام پڑ گیا تو باہر تو نکلنا ہی پڑتا ہے
ہوں ہوں
پے جلدی نکل آتے ہیں واپس کام شام کر کے تو زیاد ٹم نہیں ر بیٹستے پر بار
اور کیا حال ہے
حال ٹھیک ہیں آپ سنائیں
بس یہاں تو گرمی نے بےحال کر دیا کام شام ٹھپ کوئی کام نہیں بزنس نہیں کچھ نہیں بس کوئی کام نہیں ہو رہا ہے صرف لوگ دوکہ بازی کرتے ہیں ہمیں ہمیں بوقوف بنا کے چلے جاتے ہیں
نہیں یہ بوقوفی والی بات نہیں ہم ہیں بوقوف تو بناتے ہیں تبھی تو
ہاں ہاں بل کوپی ہے اس لیے وہ بھی ہم سے
یک یہ غلطی ان کی اپنی ہے وہ خود بیسیکلی ہمیں بیو کو بنانے کے چکر میں وہ خود بیوقوع بنتے ہیں
اور ہمیں بھی
نقصان ان کا ہے ہمارا ہمارا تو ٹائم ویسٹ ہے ہراسمنٹ ہے نہیں تو نقصان ان کا ہے
ہمیں وکیل سمجھیا
ہ اور آپ کے وکیل صاحب کیا بول رہے ہیں
وکیل صاحب کو کسی نے کی نہ لگایا ہے آب مجھے بول رہا ہے یہ پیسے دلا مجھے
اچھا
ہ کسی نے اس کو میں نے بولا میرے بغیر کام مت کرو تو میں کام کرنا آ نہیں ہے اس نے شاید سوچا کہ یہ اس لیے بول رہا ہے کہ مجھے اس کو کیمشن دینا پڑے
ہاں تو وہ کمیشن ہو گیا نا
نہ وہ سوچتا تھا شاید یہ مجھے شریک بنے گا میں نے اس کو بولا اس نے میرے پیچھے کسی کے ساتھ سودا کیا بولا کہ چلو الدیپ صاحب کو رہنے دو اس نے ساڑھے پانچ لاکھ کچوں نہ لگایا
ہ
ساڑھے پانچ لاکھ کا چونا لگایا پھر مجھے آٹھ دس دن کے بعد بولتا ہے مجھے کسی نے چو نہ لگایا میں نے بولا کیا بات ہے بولا کہ اس نے اس طرح اس طرح میں نے بولا بو کو میں نے بولا تھا آپ کو آپ نے سوچا کہ یہ پچ میں شریک بنے گا مجھے اس لیے آپ نے مجھے مجھ سے چھپایا کتنا بےقوف ہو تم گھر کا بھی نہیں ہو نہ دوست کا ہو تم بےوقوق ہو پھر میں نے ایک افسر کو میں نے بولا اس کو تم آ جاؤ پھر سوپور لایا میں نے اس کو
اچھا
میں نے بولا ڈاٹا بنا کے لے آؤ ک اس کی اس کے پاس کتنا ہے تو اس دس پندرہ لوگ کا ڈاٹا بنایا تھا تین چار کروڑ کا
ہو
میں نے بولا چار کروڑ ہمارے پاس ہوتے تو ہم نے پورا کشمیر خرید لیا ہوتا یہ یہ بےوقوف ہے اگر اتنا پیسہ ہمیں دیتا نا وہ ہمیں نہیں دے گا اگر اتنا پیسہ ہے د س ہ
بچوں کی کسمیں کر کے بچوں کو مار کے بولے گا ہے ہی نہیں
ارے مجھے بولا اس نے میرے پاس کچھ بھی نہیں میں نے بولا تھا اس کو میں نے سوچا اس کو میں اس سے دس بیس ہزار لوں گا تو ہم پہلے دلی سے ہو کے آئیں گے بولا میرے پاس کچھ نہیں ہے میں بہت ہاتھ ٹانگ ہے وہ ہے ادھر ہے ادھر ہے تو پھر اس نے کچھ دن بعد مجھے بولا کہ فلانی نے میرے ساڑھے تین لاکھ کھایا فلانی نے پانچ لاکھ ہے پ نہیں نہیں ستر لاکھ ارے یار آپ کو پتا نہیں میں کیا حال کر آپ کو پتا نہیں میں کیا مجھے جب غصہ آتا میں نہیں مانتا ہوں فری ہے ہ
تو بولنا تھا جب آپ کے پاس کچھ نہیں آپ تو جھوٹ بول رہے ہو کسی پہ الزام لگا رہے ہو
ارے پھر میری بیوی کو پھر ادھر آیا تھا نا پھر میری بیوی کو بولا یہے مجھ پر غصہ کرتا ہے یہ مگر حقب و جانب کرتا ہے یہ یون ہی نہیں کرتا ہے اس کا دل صاف ہے یہ مجھے ڈانٹتا ہے بہت مگر یہ اس کی بات صحیح نکلتی ہے بعد میں لیکن مجھے یہ غلطی ہے کہ پھر میری بیوی نے بولا یہ ہاں یہ یوں ہی غصہ نہیں کرتا ہے یہ تیز ہے مگر یہ ہر ہر کسی کی بلا ہی سوچتا ہے پھر اس کو الٹا ہو جاتا ہے وہ ناراض ہو ہو جاتا ہے مگر یہ ہر کسی کی بلائی سوچتا ہے آپ نے کیا کیا پھر اس کو بولا ہے اس میں نے اس طرح سے کیا اس طرح سے کیا حالانکہ خدا کی کسر میرے وہاں صرف تیس ہزار ایک دن تے صرف تیس ہزار ت اکتیس اکتیس ہزار ت اکاٹ اس نے بولا میری بیٹی کو ٹکٹ نہیں ہے ہے
آپ کا پروگرام ایک تھا بیس کا
جی
بیس بیس بیس تاریخ کو ایک پروگرام تھا آپ کا
ہاں ہمارا پروگرام تھا اب انہوں نے سیکٹریٹ کا گراؤ کیا نا شاید یہاں اسٹرکٹنیس کر دی جائے گی میں نے ان کو انفارم کر دیا اگر یہاں اسٹرکنیس انہوں نے کر دی تو پھر ہم دوسری جگہ کریں گے تو یا تو ان نے بولا ہم یہیں سے پھر پروگرام بتا دیں گے کون سے ڈیٹ کو کریں گے پھر پوسٹر میں ڈیٹ چینج کر ہاں پھر ان نے بولا کہ پیٹ چینج کریں گے پھر
ٹھیک ہے
بول رہے تھے ہم پانچ ہزار بھیجیں گے میں نے بولا مجھے کیا کرنا ہے پانچ ہزار پچاس ہزار بھیجو یہ پروگرام کرنا ہے میں نے سوچا میں یہاں دو چار لڑکوں کو کھڑا کرتا پروگرام کے لیے میں کو چلا جاتا دلی
نہیں وہ رکھے ہوئے یہاں لگ بھگ ہز ہزار بندوں کا پروگرام کروائیں گے آپ سری نگر کے لیے کوشش کرنا سٹی میں سری نگر میں کہیں شہر ایک کشمیر پارک میں پرمیشن لے کے وہیں کریں گے کوئی ہزار ہزار ایک بندے آ جائیں گے
جی انشاء اللہ وہی تو میرا بھی پروگرام ہے اچھا سا پروگرام کریں گے
آ جائیں گے ہزار بندے آ جائیں گے
ہوں ہ
چلو وہ ہم خود کریں گے پھر جب ڈیٹ ڈیٹ جب آگے چلے گی تو ہم وہاں سے آ کے تو پھر کر لیں گے اس کو
ہوں ہ ہ آپ ایک کام کرنا ہم دن میں دو چار بار کال کرتے ہیں نا
ٹھیک ہے ہاں
ہم ہ ہم ہمیشہ دو چار بار کرتے ہیں آپ سمجھے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
آپ کو وہاں سے کال کرنی ہو تو اسی نمبر پہ کرنا ہے ایسے ہی ہیں
ٹھیک ہے ٹھیک
ہوں تو اس وقت اس وقت آ میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ کو بعد میں البتہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پروگرام پوسٹ پون ہو گیا پھر وہ وہی ڈیٹ دیں گے وہیں سے ڈیٹ آ جائے گا اگر پوسٹ پون نہیں نہیں ہوا تو پھر میں آپ کو انفارم کروں گا ایک دن پہلے ویسے آج اٹھارہ ہیں کالونی سے آج ہی آج ہی پتا چلے گا
نہیں پوسٹ پورن ہی کرا لو
پوسٹ فون ہی مجھے لگتا ہے کیونکہ یہاں دو چار پنگے ہیں ن دللی میں یہ وانگ چوک کو بھی ارسٹ کیا گیا اس شاید ہاسپٹل شفٹ کیا گیا وہ مر نے والا تھا اور اس کا جو ساتھی تھا کاکروچ والا تو اس کو شاید ڈیٹین کیا گیا تو لہذا یہ ان کے لیے بھی ایک خبر ہے امیر کی طرح کہ ہمیں پرمیشن نہیں ہے شاید وہاں پرمیشن ان کو بھی نہیں ملے گا ایسا لگتا ہے مجھے
ہاں
اب دیکھتے ہیں کہ ان کا پروگرام کیا ہو جاتا ہے اور ہمارا کیا پروگرام ہو ج بنتا ہے ہے نا
پھر ہم اس میں آپ دس پندرہ دن ڈیلے کراؤ اس کو آگے
ہوں
پندرہ اگست کے بعد میں رکھواؤ
یہ ہمارا سری نگر کا پروگرام
ہاں کہ مجھے لگتا ہے کل سے ہم شاید بزی ہو جائیں پانچ چھ دن کے لیے
اچھا
ہاں ادھر سے آپ کو بھی بیس کو میسج آ جائے گی